ہلو
ہلو
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی وعلیکم السلام یک ہ
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اور جناب آپ بتائیں کیسے
پ گ اللہ کاشا یار
چلیے گھر میں سب خیریت سے ہیں
جی جی جی سب کے لیے ہاںپ بتائیے آپ کے یہاں سے چیے
جی
آپ کے یہاں سب صحیح ہے ٹھیک ہے کھیری ا سے سب
مدلہ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جناب ہاں جی اور بتائیں کیا چل رہا ہے ابھی
کچھا بس شاپ اپر آئے ہوئے تھ تھوڑا کام کر رہے تھے ج
جی او چلیے الحمد للہ ال الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جی جی بڑھیا بڑھیا بہت تو بہتر
اور آپ فارق ہو
جی جی ہم تو یہی کیا کہتے ہیں ابھی ہر کی نماز ادا کی ہے اس کے بعد کیا ہے کہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھا رہے ہیں
ہاں اس کا بھی الگ ہی آنند
جی جی الگ سکون ہے جی یہ بالکل بات صحیح ہے کہ پنکھا میں جتنا سکون نہیں ہے اتنا آپ کو درخت کے درخت کی ہوائ میں قدرتی ہوائ میں آپ کو سکون ملے گا
بی شک بی شک بی شک جی حقیقت ہے
دیکھیے ہم لوگوں کو کو مطلب کہ ہر چیز کا ایک وقت بنا لینا چاہیے اور ہر چیز کا ایک معمول بنانا چاہیے کہ ہم کو یہ وقت میں فلا کام کرنا ہے یہ وقت میں فلاں کام کرنا ہے اگر دیکھیے جو انسان کہ زندگی میں روٹین ہو معمول ہو تو وہ ہر ایک کام کو انجام دیتا ہے اس کے پاس آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ کہتا ہے کہ ارے یار آج ہم کو روٹی کھانے کا وقت نہیں ملا ارے یار آج ہم کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا ہے کہ نہیں
بنا رکھا ہے نا کہ ہر چیز کو اس کے وقت پہ کر رہا ہے اور جو وقت نہیں بناتا ہے اسی کے پاس آپ کو شکایت کا موقع ملے گا کہ وہ کہتا پھر ارے یار نماز کا تو وقت ہی نہیں مل رہا ہے ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے کیسے نماز پڑھے ہاں کیونکہ اپنا معمول نہیں بنا رکھا جناب
جی جی معمول ہوگا تو آٹومیٹک بنے گا
ہ ہ
اور آپ بتائیے آپ نے بنا رکھا ہے معمول جی سنا ہے
پوری کر کے بعد
جی جی کہہ رہا تھا میں نے کہ آپ کا بن رہا ہے معمول وغیرہ ٹائم کا ہلو۔
کیہ صبح کی جو ہوا ہے جناب بہت ہی صبح کی ہوائیں بہت ہی صاف اور شفاف ہوتی ہے وہ بدن میں لگتی ہے جسم میں لگتا ہے اور ہوائیں جو چلتی ہیں اور سکون جو ملتا ہے مت پوچھیے اس وقت ہم کو لگتا ہے کہ آدمی ہر ایک کو گھومنا چاہیے ہر ایک کو سیر و تفریح کرنا چاہیے صبح میں کیونکہ دماغ جو ہے فریش ہو جائے گا جیسے پورے دن جو پورے دن کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نہیں جی اب اپنے آپ کو مطلب کہ بہتر یہ کرے گا آپ بتائیے اللہ اجی اللہ کے نبی کا سنت ہے ہم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کے یہ تو ہم پر فرض ہے اور جو یہ طریقہ ہے سیر و تفریح کرنے کا آپ اگر ایک دن اگر فجر میں جاگ گئے اس اس کے بعد سیر و تفریح کر لیے ان شاء اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اور دن سے آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھیے گا کہ مطلب کہ ہم ایک دم چست درست ہیں آپ کے اندر سے آالسی پناہ سستی ختم ہو جائے گی
جیر
جی اور فرما جناب آپ کا کیا معمول ہے
ہمارے تو ماموں
متے نا
ہمارا معمول کیا ہے بگڑا ہوا ہے ابھی
جی جی
معمول جس طریقے سے ہونا چاہیے طریقے سے نہیں بیٹھتاا
او نہیں دیکھیے وقت کی ہم لوگوں کو قدر کرنی چاہیے اور وقت کا معمول بنا لینا چاہیے ٹھیک ہے ان شاء اللہ جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر وقت کا معمول کیجیے گا نا تو آپ کو لگے گا کہ ہمارے وقت میں بڑھتے دقت ہو رہی ہے جی اس طرح کیا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس طرح آپ کام کرتے رہیے گا کہیے گا ارے یار وقت جلدی نکل گیا یار صبح سے شام ہو گیا یار آپ کو مطلب کہ پھر وقت کا ان اندازہ نہیں مل پائے گا
جی حقیقت ج ج
ک درست فرما رہا ہے جی اور بتائیں مطلب کہ دیکھیے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور وقت کی اہمیت کرنی چاہیے اگر ہم وقت کی قدر کریں گے تو ان کے ان شاء اللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی سے امید ہے اور اللہ تعالی پر یقین ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آخرت میں بھی کامیاب کریں گے ای
اسے ہی ایک کام کرتے رہو اللہ سے دعا مانگتے رہو ان شاء اللہ کامیاب ہو جاؤ گے
نیچے جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے
دیکھو اپنے کو سنت کرنی ہے کہ اپنا کام ہے جو کرنا ہے فارغ گن ہے باقی اللہ پر اپن کو یقین رکھنا ہے توقل رکھنا ہے کیاار اللہ ہی یہ کرنے اور اللہ کی جذات ہی سے
جی جی بالکل بالکل صح
ہ اس چیز پہ توقل رکھنا ہے
بالکل بالکل صحیح بات ہے دیکھیے یہ جو درخت کے پتے ہلتے ہیں یہ بھی اللہ کی اجازت سے ہلتے ہیں جہاں آپ
بالکر جٹی ج
یہ تو آپ بالکل صحیح بات بولے کہ توقع اللہ پہ ہونا چاہیے وکر اللہ جو ہے یال اللہ پر یقین جو رکھتا ہے اس کے بعد مطلب کہ یقین رکھنے کے بعد جو محنت کرتا ہے ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالی ان کا حجر دیتا
بے شک بے شک بے شک ج
ج
جت و ک ہاں ج فرمائی
جی ہم تو یہی کہیں گے دیکھیے یہ توقل اللہ پ رکھیے اور وقت کی قدر کرتے رہیے وقت کی اہمیت دل میں بیٹھائیے شزہ اور اپنے کام کو مطلب کہ اس طرح مستعد ہو جائیے مطلب کہ جد وجہد کییے کام میں مطلب کہ اللہ تعالی نے ین کرنے کے لیے بولا اور محنت کرنے کے لیے بھی بولا یہ نہیں توم اللہ پر توقل کر لے گا گھر میں سو گئے تو اس سے تھوڑی آپ مطلب یہ کامیاب ہو جاؤ گے
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیںسے کوئی نہیں سکتے ایسے تو
کہ اللہ پر توقل بھی رکھیں اور جد و جہد بھی کریں ان شاء اللہ آپ کامیاب ہو جائیے گا یک ہے ن اور خاص کر کے جو آپ تو خاص کر کے جناب جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں تو اللہ نے برکت ہی برکت رکھا ہے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے
بالکل بالکل شکریہ اللہ حس برک دی تار
نہ ن گرم ہو جائے گا تب لاو پانی پہلے بڑ دے ت اس میں
جی جی جی جی کوئی بات نہیں پانی بروا گیا تو پ
جی جی انشاء اللہ
لگت ہے چھڈا وغیرہ بنرا
ا جی جی جی جناب یہ بھی یہ بھی سمجھیے وقت کی ایک روٹین معمور بنا رکھے ہیں کہ ابھی کیا ہے کہ دیکھیے ہمارے ادھر تو شدید گرمی ہے جناب تو شدید گرمی میں تو کیا کہتے شکنجی پینے سے تھوڑی سی رحت مل جاتی ہے بدن کو حرارت مل جاتی ہے کہ نہیں ہاں کیونکہ پسینے جو گرتے ہیں ہاں پسینے جو گرتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ تھوڑا یہ کیا کہتے ہیں طاقت اور قوت تھوڑی کمزور ہو پڑ جاتی ہے جس کو اینرجی بولتے ہیں ہے کہ نہیں
اچھا جی جی جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
جوہر کی نماز کے بعد جو ہے تھوڑے سے وقت میں کیا ہے کہ شکنجی وغیرہ بنا لیتے ہیں
ہاں صحیح ہے بڑھیا رہتا ہے اس میں جی
آپ پیتے کہ نا چکن جی وغیرہ
ہاں چلتی ہے سکن جی وغیرہ تو انے
او چلیے چلیے اللہ کا شکر ہے شکنجی وغیرہ پیا کیجے کیونکہ شکن جی جو ہے ابھی گرمی جی جی صحیح بات ہے ہاں گرمی میں زیادہ چلتا ہے گرمی میں چلتا ہی ہے گرمی زیادہ کیا گرمی میں چلتا ہے سردی میں تو بالکل ہی سردی میں تو بس کمبل کے نیچے بیٹھے رہی ہے اور چائے کی چسکیاں لگا دے رہی ہے
بالکل بالکل بے شکرہ صحی کہا آپ نے جی
اور فرمائے جناب کہ آپ مطلب کہ کیا کہتے ہیں آپ کے
جی کہیے
جی آپ کے گھر والے سب صحیح ہیں
ہاں الحمد للہ اللہ کا شکر ہے سب صحیح ہے اور آپ بتائیے آپ کے یہاں سب صحیح ہے
تھوڑے بہت کیا ہے کہ انسان کو جیسے ہم لوگ اپنا معمول جس قدر ہم آپ کو بتائیں کہ معمول بناانا چاہیے کہ فجر کے بعد گھومیں سیر و تفری کریں اسی طرح جو ہے اب گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب یا تعلیم دینی چاہیے کہ بھائی گھر میں جلد اٹھا کرو کیونکہ صبح سویرے یہ رسک بٹنے کا وقت ہوتا ہے اب تم دروازے بند کر کے رکھو گے یا دس بجے جاگو گے تو تمہارا رسک کہاں جائے گا ہے کہ نہیں
کر د
جی ہاں دس بجے تک سوئے رہو گئے کیا تمہارا ر دوسرے کے پاس چلا جائے گا اسی لیے وہ معمول بنانا چاہیے کہ صبح جلد اٹھے اور سیر و تفری کرے سیر و تفری میں کیا ہے کہ انسان کا دل و دماغ جو یہ تر و تازہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کو خوشگوار بناتے ہیں لیکن چست درست ہو جاتا ہے آلسی پن ختم ہو جاتا ہے جی جی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا جناب انشاء اللہ پھر بات ہوگی
کر رہےار چل رہے ہی ب کاتے ہ